السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہے
بہت شکریہ شکر اللہ تعالی کا اپ ٹھیک ہیں اچھے سے
الحمد للہ گھر پہ سب ٹھیک ہیں آپ کے
جی شکر اللہ تعالی کا اپ کے گھر میں سبھی ٹھیک اپ کی والدین بھائی بہن ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہیں
جی کیا کر رہے ہیں آپ کھانا کھایا
جی الحمدلہ کھانا کھا لیا آپ نے کھایا
ہاں جی میں نے بھی کھایا آپ کیا کر رہے تھے
بس بیٹھا ہی تھا میری ایگزامس ختم ہو گئے گئے ہمارے اب سوچ رہا تھا کہیں وکیشن پہ چلے جاؤں
چلو اچھی بات ہے گرمیاں بھی کافی زیادہ ہیں تو گھومنے گھومنے جانا چاہیے
جی بالکل وہی میں بھی سوچ رہا تھا آپ کے حساب میں اس گھر گرمی میں کہاں جانا چاہیے
جہاں پہ مجھے مجھے مجھے لگتا ہے کہ گھومنے گھومنا جانا کہیں نئی نئی مقامات دیکھنا اور جو ہے کہ اللہ تعالی کی خوبصورت جگہیں ہیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی ہے اس پہ ان کو کو دیکھنا وہ کافی اچھا ہے اور جو آپ نے کہا کہ کہاں جانا چاہیے اگر آپ کے یہاں سے جہاں سے آپ رہتے ہیں کہیں سے جہاں سے پانی بہتا ہو یا خوبصورت عمارتیں ہوں جہاں پہ تو جانا چاہیے
جی جی بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا ابھی کوئی اچھی سی جگہ چلے جائے جہاں پہ ہوا پانی ہو جس سے جہاں پہ مائنڈ بھی فریش ہو جائے ہمارا
جی بالکل گھومنے جانا ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے کہ اگر ہم دیکھیں ذہنی سکون ملتا ہے اور انسان کو جو ہے تھکان تھکاوٹ جو ہے وہ بھی دور کر دیتی ہے جب انسان گھومنے جاتا ہے اور جو ہے گھر میں جو بھی بیمار ہے اگر کوئی ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا اس کا جو دماغ ہے وہ اس بھی تھوڑا سا ہ خوش ہو جاتا ہے تو اس اس لحاظ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی گھر پہ ہی بیٹھے رہ رہتے ان گرمیوں کی وجہ سے تو ان کو بھی گھومنے کا موقع مل جاتا ہے
جی بالکل آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں کیمپنگ جانا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا کیا کیا ضروری سامان چاہیے کہ جو مجھے دماغ میں رکھنا ہے کہ ہاں اگر مجھے کیمپ کیمپنگ جانا ہے تو یہ سامان میرے پاس ہونی ہی ہونے چاہیے کیونکہ میں پہلے سے کبھی کیمپنگ گیا نہیں ہوں
اچھا ٹھیک تو اگر ہم دیکھیں جو آپ نے کہا کہ ا ہمیں کیمپنگ کرنے پہلی اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جو د دیکھنا ہے پہلے ہی اس بارے میں معلومات کرنی ہے کہ مجھے کیمپنگ کرنی کہاں پہ ہے
جی بالکل
کبھی کبھار کیا ایک بار کیا ہو گیا میں کیمپنگ چلا گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ
‌جی
تو ہم کسی ہم نے ایک جگہ پہ ٹینٹ لگایا تو اس کے بعد کیا ہو گیا
تو وہ جہاں پہ ہم نے ٹینٹ لگایا تھا کافی سنسان تھا
تو ہم کافی زیادہ ڈر گئے تو رات کے لگ بھگ دس گیارہ بجے تھے تو پھر ہمیں ٹینٹ چینج کرنا پڑا اس کی جو جگہ ہے وہ چینج کرنی پڑی تو اس وجہ سے آپ کو اگر جانا ہے کہیں کیمپنگ کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری جو لوکیشن ہے وہ کیا ہوگی اور وہاں پہ کیا لوگ ہیں جو کیمپنگ کرتے ہیں تو اب اگر رہی بات جو آپ اس آپ کو چیزیں چاہیے آپ کو جو ہے کہ ضروری ضروری جو ہے پہلی آپ کو ایک جو لائٹ ہے جو روشنی آپ کو میسر کرے
گوش
وہ ہاں وہ تو آپ کو ضرور لینا ہے اور کوئی بھی جو سامان ہو جس سے اگر کوئی جانور آپ پہ کبھی نہ کہ کبھی کبھار الان رہا تو وہ سامان ہونا چاہیے بہت یار ایسا ہونا چاہیے چاقو لے لو یا کوئی کولہاڑا وغیرہ وہ ساتھ رکھے اور کھانا لائٹ سا کھانا زیادہ کھانا کھانا لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کھانے کی چیزیں برتن پتیلا چھوٹا سا چاقو اور جو ہے کمل لے لو تھوڑی سی ایک دو لے لو تو کیا لے لو اور ان دوستوں کے ساتھ جاؤ دو چار بندے جاؤ اچھا رہتا ہے جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اتنا ہی اگر ہم دیکھیں مزہ آ جاتا ہے اور جی بالکل اور انسان ڈر سے بھی دور رہتا ہے
جی بالکل بالکل
اور جو ہے کہ جو ٹینٹ کی اگر ہم بات کریں ٹینٹ پہلیے ہی اچھی کوالٹی اگر ہم دیکھیں اچھی کوالٹی کا لینا چاہیے اس سے جو ہے کہ کبھی کبھار بارش بھی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے کہ پھر جو جب کیمپنگ پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی مشکلاتیں آ جاتی ہیں
جی بالکل میم میں سوچ رہا تھا کہ میں پہلگام سائڈ چلے جاؤں کیمپ نگ کے لیے لیکن ابھی حال ہی میں ہی ایک خبر آئی کہ وہاں پہ جو بادل پھٹنے کی وجہ سے سیلاب آ گیا ہے تو وہاں تو جانا اب ممکن نہیں ہوگا وہاں ممکن نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہاں پہ ان نے کیمپنگ وغیرہ بند کر دی ہوگی ابھی فی الحال کے لیے کیونکہ وہاں پہ باڑھ وغیرہ کو جا رکھی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ گریز وغیرہ سائڈ سے بھی کیم کیمپنگ کی جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے وہاں سے کیسا ہی موسم وغیرہ رہتا ہے
جی بالکل کافی کافی جگہیں ہیں جیسے پہلگام ہے آپ نے کہا وہاں پہ یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے بادل پھٹنے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے سیلاب آ چکا ہے تو گریز بھی جو ہے جگہ کافی زیادہ اچھی ہے اگر ہم دیکھیں جو جب ہم نئی نئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو مختلف تہذیبوں اور لوگوں لوگوں سے لوگوں سے ملا ہاں جی بالکل اور ان چیزوں کی جہاں ہم جاتے ہیں اس کی جو ہے کہ معلومات حاصل ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ کب یہاں پہ کون آیا کیسے آیا کیا کرتا ہے کیسے رہتے ہیں یہاں پہ لوگ تو ان چیزوں گریز جو جگہ ہے کافی زیادہ اچھی ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو میرا بھی اس بارے میں سوال ہے آپ سے گھومنے جانے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چی کرنی چاہیے چاہے اب کیمپنگ چھوڑیے آپ تو نارملی اگر ہم جانا چاہیے تو کیا تیاری رہنی چاہیے
تو مے میرے حساب سے تو پہلے ہم اپنا پرسنل سامان جو اپنا خود کے لیے استعمال ہوتے پتا ہے برش ہو لیا پیسٹ ہو گیا صابون ہو گئی ٹاول ہو گئی تو ایسے یہ سب ضروریاتی چیزیں پہلے تو رکھ رکھنی چاہیے پھر دوسری ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں رہنے والے ہیں یا ایسی جیسے میں کہہ رہا تھا کیمپنگ کرنے والے ہیں اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ پہلے کیمپنگ کرنے دیتے بھی دیتے بھی ہیں کہ نہیں کیونکہ بہت سارے دوست میرے ایسے ہیں جو کئی جگہ کیمپنگ کے لیے گئے ہیں پھر وہاں پہ ہم کو پرمیشن نہیں ملی کہ آپ یہاں پہ کیمپ کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھے نا چاہیے اور مین چیز جو سب سے ضروری انسان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں زیادہ دور تو نہیں جا رہے کہ ہم اگر وہاں پہ خدا نخواستہ ایسا ہی کچھ جیسے پل پہلگام میں ہوا ہے کلاؤڈ بادل پھٹ کی وجہ سے سیلاب گیا ہے تو یہ بھی دیکھ دیھکنا ہے کہ ہم ایسی جگہ تو نہیں جا رہے جہاں پہ ایسی کوئی مصیبت آن پڑے تو ہم پھر وہاں سے باغ بھی نہ پائے تو یہ سب چیزیں انسان کو کو دھیان میں رکھنی چاہیے
جی بالکل آپ نے سیہی کہا اگر ہم دیکھے کے جب ہم گھومنے جاتے ہیں یا کیمپنگ وغیرہ جاتے ہیں تو ہم جو ہے کہ کافی زیادہ گان مچا دیتے ہیں جو بھی ہم کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو لفافے وغیرہ ہوتے ہیں وہ وہیں پہ پھینک کر اٹھتے اور نک نکلتے ہیں اور اس وجہ سے کیا ہے جو ہے پانی بھی گندا ہو جاتا ہے اور وہاں کا جو آس پاس کا جگہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ گندی ہو جاتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھومتے وقت ہمیں گندگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے
جی بالکل بالکل اسی لیے بہت لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جب وہ کیمپنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک پالتھیین لے جاتے ہیں تو جس میں جو ان کا کوڑا وغیرہ
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اچھے سے
جی میں بول رہا تھا کہ جب ہم کیمپنگ وغیرہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہی ایک پالیتھیین بیگ لے جاتے ہیں ساتھ میں تاکہ جو کوڑا کرکٹ ان سے ان کے یہاں سے نکلے ٹینٹ میں سے نکلے تو وہ ا میں ڈال دے تاکہ وہ آس پاس کے ماحول کو گند نہ کرے آس پاس کی زمین پہ ایسا کوڑا نہ ڈال دے اور لوگوں کو خود بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسا دماغ میں رکھے کہ اگر میں یہ زمین پہ کوڑا ڈال رہا ہوں تو یہ مینلی ناساز ہے کل کو کوئی اور آئے گا یہاں پہ وہ کوڑا یہاں پہ دیکھے گا اور بولے گا یہاں پہ نہیں میں کیمپ کروں گا یہ یہاں بہت گندی جگہ ہے تو انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ آس پاس کے ماحول کو صاف رکھے جب وکیشن کیمپ کپنگ وغیرہ ہم نے ختم کر لی ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو وہاں کی جگہ کو صاف کر دی اس سے ماحول بھی ہمارا اچھا رہے گا اور جو جہاں جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں وہ بھی خوبصور دکھھیے
جی بالکل آپ نے یہ پس مجھے لگتا ہے کہ گھومنے کا جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا موسم سردیوں کا موسم زیادہ اچھا رہتا تا ہے کہ گرمیوں کا موسم
اپنے اپنے حساب سے تو دونوں ہی موسم صحیح ہے یہ اب لوگوں کی خود کی چاہ رہتی ہے کہ ہم کس موسم میں جائیں بہت سارے لوگ سردیاں پسند کرتے ہیں وہ سردیوں میں گلمرگ وغیرہ جاتے ہیں اس کے تین کرتے ہیں وہاں پہ اور بہت سارے لوگ گرمیاں پسند کرتے ہیں وہ کیونکہ وہ بولتے ہیں ہم گرمیوں میں کہیں جائیں گے نہانے جائیں گے ہم تھوڑا فریش فیل کریں گے تو یہ اپنی اپنی پسند پہ نربھر
مجھے لگ لگتا ہے کہ گھومنے جانے کے جو سب سے بڑے فائدے ہیں اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے جب ہم گھومنے جاتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے چلتے چلتے چلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر
جی بالکل صحیح ہمارا دماغ بھی تندرست رہتا ہے اس سے ہمارا دل
جی جیی چلیے اس بارے میں آپ سے بات کر کر مجھے اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیں
اللہ حافظ